تو گڈ ایوننگ
ہلو
ہلو
ہ ہلو
ہاں جی سر گڈ ایوننگ
گڈ ایوننگ السلام علیکم سر
وعلیکم السلام
کیا حال ہے
بت سر بڑھیا آپ سناؤ آپ ٹھیک ہو
بس بڑھیا ہم بھی ٹہلنے رنگ کرنے آئے تھے بھائی جان
اچھا اچھا اچھا گھر میں سب ٹھیک ٹھاک ہے
صرف خیریت ہیں اللہ تعالی کی کرپا بھ جان
اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک کیسا کام چل رہا ہے آج کل
بڑھیا ہے
مزہ ہے گرمی کیسی ہے
گرمی کا بہت تڑا قہرا ہے جناب چالیس پلس تاپمان ہے جناب
چھ
جی جناب
اچھا اچھا کام کیا کر رہے ہو
جی میں ٹیلنے آیا تھا روڈ پر
اچھا ٹھیک نام نام
نمبیرا سرس
اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیکھ اور گھر میں سب ٹھیک ٹھاک ہے
سب خیریتیں
اچھا میرڈ ہو یا انمیرڈ
انمیرڈ
اچا ٹھیک ٹھیک
اور باقی سنا سر کچھ سر آپ ہی سنا یہ کچھ
جی میرا یہ کہنا ہے کہ جو آج کل جو پریاورن پردوشن ہو رہا ہے جو وہ جوب جل پردوشن ہو رہا ہے نئی نالی گندی ہے جو آج کل پیڑ پودوں کے اندر کٹائی جا رہی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہ ن ہے
اہ جیسے کہ ہاں سر پیڑ تو رکھنا چاہیے پیڑ کاٹنا نہیں چاہیے
جی جناب
ماحول ویسے ہی صاف ستھرا رہتا ہے
جی جی جی گانا ہلو
ہاں سر بولیے بولیے
جی جی یہی میرا کہنا ہے کہ جو آج کل کے پیڑ پودے کی وجہ سے بڑ رہا ہے پردوشن ہو رہا ہے پیڑ پودوں کی لوگ اندر ان کٹائی کر رہے ہیں جس سے لوگوں کو ان چیزوں سے کافی سمسیا کا سامنا کر پڑنا پڑ رہا ہے کیونکہ ان ساری چیزوں کے کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہمیں لوگ ہیں ہماری وجہ سے ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جیسے جی جی
پیڑ پودے تو ہماری زندگی ہے پیڑ پودے ہماری زندگی ہے
جی جناب پیڑ پودے ہماری زندگی کیوںکہ پیڑ پودے جل ان ساری چیزوں کو اللہ تعالی ان چیزوں کو میں فری میں دیتے ہیں ان ساری چیزوں کے پیسے نہیں ہوتے پھل پ پیڑ میں پھل پودے چھایا ان سارے بہت ساری چیزیں دیتے ہیں جس سے ہمارے جیون میں کافی لابھ دائک ہوتی ہے لیکن ہم جیسے لوگ ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں پیڑ پودوں کے انداز میں کٹائی کر رہے ہیں جیسے واو منڈل میں آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے جس سے انیکوں بیماریاں پھیل رہی ہیں جناب
پیڑ پودے زیادہ لگانا پڑتا ہے
جی جی بھائی جان بھائی ج میرا یہی ماننا ہے کہ پہل زیادہ ج سے زیادہ لگاائیں جو کہ انڈیا کی پوپ پے سن ایک سو چالیس کروڑ ہے ایک وکتی جیون میں اپنے پیڑ لگاتا ہے تو کافی سارے پیڑ پودے ہو جائیں گے جیس سے کافی ماترا میں واو منڈل میں آکسیجن کی پورتی اور ستی جنااؤ
اس سے فریش ایئر ملتا ہے اس سے پیڑ پودے تو ضروری ہے
جی جی جی جی یہی میرا ماننا ہے کہ پیڑ پودے بہت ضروری ہے جیون میں اپنے ادھک سے ادھک پیڑ پودے لگائے جی پیڑ پودے رہیں گے تو ادھک سے کم سے کم گرمی رہے گی گرمی رہے کم رہے گی تو ہم بیماریاں کم سے کم پھیلیں گی جی جی جی جناب یہی میرے ماننا ہے پیڑ پودے زیادہ ہوں گے تو بیماریاں کم پھیلیں گی اور ان چیزوں سے ہمیں کوئی سمسیا بھی نہیں ہوگی میرا بھی یہی ماننا ہے کہ پیڑ پودے ادھک سے ادھک لگائیں اور جل جل کو بھی سوچھ رکھے کیونکہ جل ہی جیون ہے اس لیے جل ندی نالے اپنے گھر پاس گھر پروار کے آس پاس ہاں صاف ستھرا رکھیں اور گھر کے باہر ایک ڈسٹ رکھیں جس میں گھر کا سارا کچرا اسی میں ڈال دیں کیوںکہ یہ کچڑا پھیل دینے سے جیسے پشوت پشو ان ساری چیزوں کو کھاتے ہیں تو وہ بھی بیمار پڑتے ہیں پولیتن کو کھا جاتے ہیں ان کی جان چلی جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں ان ساری چیزوں کے ذمہ دار ہم ہی لوگ ہیں کیونکہ ہم ہی نے ان ساری چیزوں کو پھیلایے رکھا جی جناب
پانی زیادہ صاف ہی رکھیں گے جتنا صاف رہے گا اتنا انسان بیمار نہیں پڑے گا
ہاں بھایی پانی صاف رہے گا تو جتنے ہی کم بیمار پڑیں گے ندی نالا تالاب ان ساری ندیوں کو سوچھ رکھیں گے کیونکہ سوچھ رکھنے سے ہی سب کچھ
پانی زیادہ پانی ضائع بھی نہیں کرنا چاہیے
بالکل زیادہ پانی زایا بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس دھرتی میں جی جی بالکل جناب میرا بھی یہی ماننا ہے کہ کل اس کا حساب بھی دینا ہے آگے ہم اپنے آپ کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے ان ساری چیزوں پر دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ پانی جل ہی جیون ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں سوچ کر ہمیں آگے آنے والی پیڑھی کے لیے بہت سب کچھ کرنا ہے جناب اس لیے
ان کے لیے بہتر بنانا ہے جو آنے والی پیڑھی ہوگی ان کے لیے ان کے لیے ہمیں بنانا ہے پہلے ہی رکھنا ہے ان کو اسٹینڈ
جی جی بھائی جان یہی میرا ماننا ہے کہ آنے والی پیری کے لیے چیوں کو بہت کچھ بنانا ہے
بالکل صحیح سر
جی یس سر جی جناب اور میرا بھی کیونکہ آج کل کے جو پردوشن ہے نا وایو پردوشن جیس کورونا ہوا تھا تو کافی لوگ لاکھوں لووں کی جان چلی گئی تھی وہ بھی ایک بیماری ہے جی جی جناب تو میرا بھی یہمان ہے کہ دیکھ سے دیکھ پیڑ پودے لگائیں گندی نہ پھیلیں سوچھ سوچھ رکھیے جناب
ہاں صاف ستھرا جتنا رہے گا اتنا انسان کا لائف بڑھ جاتا ہے جتنا صفائی رہے گی
جی جی جی جناب جناب ویسے آپ کہاں کے رہنے والے ہے جناب
ہاں سر ہمیں انڈیا کے ہی رہنے والے ہیں
نہیں نہیں جی جی جی انڈیا میں کون سی جگہ
میں یو
جی جی بھائی جان بہت خیریت ہے سب خیریت ہے گھر پرواروں میں
ہاں شکر اللہ کا شکر اللہ کا
ہاں اللہ کا شکر ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی سب پر کرپا بنائے رکھتا ہے
آمین آمین آمین
جی جی جی جناب میرا بھی یہ گ اور جو آج کل کے جو بچے ہیں جو سوشل میڈیا موبائل فون ان ساری چیزوں کو کافی پرریوگ کرتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان کم سے کم پنڈ جی جی جی جی یہی میرا ماننا ہے کہ بچوں کوون سے دور ہو جائے ہاں کم سے کم فون یوز کرنے دیں ان کو جی جناب جی میرا بھی یہی ماننا ہے بچے جی جی ان میرا بھی یہی ماننا ہے کہ بچوں کو کم سے کم فوننے یوج کرنے کے لیے کیونک بچے اس چیز کی عادت بن چکی ہے اور ان چیزوں کو چھتکارے کے لیے ہمیں بھی ذمہ دار ہونا پڑے گا بھائی جان کیونکہ زمین ساری چیزوں کے ذمہ دار ہیں کہیں نہ کہیں ہم نے ان لوگوں کے لیے فون دیا ہے اور بچے آج کل کے جو بچے ہیں جو پڑھائی کے وہے موبائل فون لے لیتے ہیں اور ان چیزوں کا صحیح میں استعمال نہ کرتے ہوئے بھی ان فون کو غلط استعمال کر کے اور سوشل میڈیا جیسیے پلیٹفارم پہ یوج کرتے ہیں بھائی جان ہاں جی جی جیائی ج یہ م جی گجان یہی میرا من ہے کہ آج کل کے بچے جی بھائی جان یہی میرا مننا ہی جات کے بچے م کا کرتے ہیں تو یہی میرا ماننا ہے کہ آج کل کے بچے جوب موبائل فون کا دیکھتے
یس سر ی سریس سر یسر
کڑی کر کی کرنی
اچھا سر آپ کی فیملی کیا ہے
فیملی میرے جنااستستان
اچچ
ہاں
گرمی کتنی پڑتی ہے وجش
جی جناب گرمی کافی ساری گرمی پڑ رہی ہے یس پینتالیس جی جی بالکل چالیس پینتالیس
جی
ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک باقی سب اور کچھ مارکیٹ کا بتیا حال شال
یہ سب کررییے تھ اور اللہ تعالی پابندی میں اللہ تعالی کی مہر ہے کیونکہ پ اللہ کی سب کچھ دنےیں
ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک
جی جناب
اچھا سر مسلم ہو
جی بالکل
اچھا اچھا نماز پنچگان پڑتے ہے کہ نہیں نہیںج پانچو پڑتا ہے کہ نہیں
جی آواز نہیں آ رہی
نماز پڑھتے ہر روز یا کبھی کبھی پڑھتے ہیں میرے جیسے
نہیں میں نواز نہیں پڑتا جی
اچھا
ج جناب اور بات کرتے جی جناب
ہم بھی پلیٹ فارم پہ آ چکے ہیں ٹھیک ٹھیک اور بتائیے آپ سر کچھ ہلو
ہلو
ہاں سر جی ڈرائیونگ کرتے ہو کیا ڈرائیونگ کرنی آتی ہے کرتے ہو کون سی گاڑی چلاتے ہو ہلو ہلو ہیلو سر سن پا رہے ہیں